السلام السلام علیکم بھائی جان کیا حال چال ہے بھائی جان اور سب سب ٹھیک ہے بھائی جان ہاں بھائی جان سب خرییے تو آپ اپ نے بتے ہاں بھائی جان کھانا ہو گیا اپب خالی ہے
جی بھائی جان ہم بھی کھا لیے مٹن چاول کھائے ہیں
اپنے سے بناائے تھے یا کوئی اور بنوایا تھا
خود بنائے ہیں بھائی جان بھائی جان لوگ کے ساتھ کھائے ہیں
خود سے بنا کر
جی بھ بھائی جان ادھر م موسم کیسا ہے
ہاں ٹھیک ہے گرمی ہے دھوپ ہے اس کے بعد ہوا بھی چل ہی رہی ہے آج کا موسم ہ ہاں چل رہی ہے اچھا خاصا چل رہی ہے ا موسم ابھی مطلب ٹھیک ہے موسم مطلب کہ دھوپ ہ دھوپ کا مطلب کہ نہیں آیا اتنا پھر بھی ٹھیک ہے
اچھا بھائی س اور کہیں گھومنے کا سوچ رہے ہے کہ نہیں بھائی جان
سوچ رہے ہیں پر گھومیں گے کہیں دیکھ تے کہاں گھومنا ہے آپ کا آپ کا کیا ہوا آپ کوئی گھومنے کا بچار کر رہے کہ نہیں کھانا میں کیا کیا بنا لے رہا ہے اپنے سے
مٹن بریانی چکن بریانی یہ سب بنا لیتے ہیں اپنے خود سے بھائی جن
تو مطلب کہ آ ٹھیک رہ ہیں ہیلوو ہاں اور سب سب ھ چل رہاائی جا
جی بھائی جان سب بڑھیا چل رہا ہے
کھانا پینا بڑھیا چل رہا
سب بڑے چل رہا ہے
اور مطلب کہ دوست لوگ کے سب گوم گھوم رہے ہیں
جی بھائی جان بڑھیا سے گھوم رہے ہیں
اس بار پرب میں کہاں جناا ہے ا د
عید میں اس بار گھر پہ ہی رہنا ہے ہ
ہ
جی گاؤں میریرا ہ ب جان
آپ کی طرف کی موسم کس طرح
ادھر بھی ہوا بڑھ رہی ہے دھیمی دھیمی اور گرمی بہت ہے بھ جن
ا تو مطلب کہ ہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں
بارش تو نہیں ہو رہا ہے بھ جان
بڑ سوری
نہیں بھ جان بارش نہیں ہو رہی
کلے ہوئی ت
نہیں بھائی
ادھر آس پاس میں کب ہوو یہ
جی آس پاس میں ہوا ا تو چار پانچ دن پہلے ہوئے تھ اچھ
او تو مطلب کہ چلیے بارش ہو رہی ہے تو مطلب کہ تھوڑا سا ٹھنڈا تو بنایا ہوگا
جی جی جی بھائی جان
پڑ پودے ہاں بولیے
اس کے بعد پھر گرمی بڑی ج بائی گن
اچھا پھر ابھی گرمی بڑھ گیا ہے نا
جی جی
اب اپنے گھر کے پر پیڑ پودے اس سب کیوں نہیں لگواتے ا کہاں دکھتا ہے دو دکھےیرا ایک سنی کا پیڑ لگوا ہے نا
جی پپیتا کا پیڑ ہے ادھر کیلا کا پیڑ ہے پھر امرود کا پیڑ ہے نیموں کا
اچھا اس اس طرف سے لگوا ہے
جی بھائی جانام کا بھی ادھر پینٹ ہے
پھر بھی ابھی اور لگ سکتا ہے بھائی یہ د
پھول بھی لگوائے ہیں بغل میں وہ ابو جان لگائے ہیں سب
پھول تو دکھتا ہے بھائی
اور بھائی جان آپ لگا لگوا ہے کہ نہیں
ہاں میرا تو پ پورا ہے ادھر سے لے کے پیچھے سے لے کے آگے تک ہے ادھر آپ کے آپ کے طرف سے بھی دکھتا ہے اور دیک کہ ادھر آمڑا کا پیڑ ہے ج آاب کس طرف سے دیکھتا ہے ادھر ادھر مطلب کہ قدم کا پیڑ ہے پیک ٹاورور کی طرف آولا کا پیڑ ہے پھر ادھر مطلب کہ آ جو نہیں ہوتا ہے جو کھٹا لتا نیمبو کا پڑا پھر کنل پھول کا پودا ہے پھر اس کے بعد
ج
کدم کا ہے اس کے بعد پھر مطلب آم کا ہے دو چار پانچ آم کا ہے اس کے بعد لچی کی ہے یہی سب چی اور کچھ گلاب کی پودا سب ہاں سب ٹھیک ہے بھائی جان
آپ کوب آم کا شربت پیے نہیں بائی جان
بھائی جان بنانے بھی آتا
کیسے بنتا ہے بھائی جان بتا سکتے
آج پہل جائیے بغیچہ میں وہاں سے آم کو پیر پہ سے توڑ لیجیے یا تو نیچ چچ پہلے والا توڑ لی جو لٹکنے والا جو لٹکا ہوا ہے یا تو پیڑ کے ڈالی پہ چڑھ کے توڑ لیجیے اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے بڑھیا سے مطلب اچھے چیز میں رکھ کے لے آئیے مطلب کہ گ گندگی سے باہر رکھ اس کے بعد گھر پہ لائیے پھر کچن میں جائیے ٹھیک پھر اس کے بعد اس کو دھو لیجے بڑھیا سے آم کو بڑھیا سے ایک دم دھوئیے گا بھائی جان جیسے ہی آم جب دو لے اس کو پورا بڑھیا سے صاف کر لے تو اس کے بعد ایک مطلب کہ برتن رکھ لیجیے اس میں اس میں مطلب اس کو بھی دھو دیجیے بڑھیا سے صاف پانی میں پھر اس کے بعد دونوں کو دھو کے پھر برتن میں آدھا پانی رکھ لیجیے اس کے بعد اس کو گیس پہ ڈال دیجیے جب تھوڑا پانی گرم ہو جائے تو اس میں آم ڈال دیجیے پھر آم گرم ہو جاتا ہے بھائی جان تو اس کو نکال لیجیے اور اس کو چھین لیجیے اس کو مطلب کہ جو چھیل چھیل لیا رہا اس کی جو جو اندر کی گدا ہے اس کو مطلب کہ رکھے رہی ہے اس کو مطلب کہ اس میں ملا دی یہ اور تھوڑا سا چنی یا میٹھا ڈال دیجے اور ھم چینی ڈالیے گا تو مطلب ہاں ٹھیک رہے گا لیکن میٹھا بھی اچھا میٹھا صحت کے لیے اچھا رہتا ہے تو ہاں تو وہ تو وہی کیجے چیننیی ڈال کے میٹھا ڈال کے اس کے بعد کیا کیجیے کہ اس کو گلاس میں یا اچھے گلاس میں شیسے کے اورکھ کہ پی لیجے گرمی سے بچاائے گا
یہ مطلب بنانا ہے اپ کی سی سی کہ بھائی ج
ا گھر پہ اور امی جان ابو جان نے سکھایا ہم ایک بار طبیعت خراب ہوئی تھی تو مطلب کہ اس نے ہی سکھایا تھا تو اچھا لگا تھا
آپ کی نانی جان کہاں رہتی ہے بھائی جان
ہر رہاتتے ہوئی ہے بڑے سہر میں رہتے ان کی طبیعت مزاج تھوڑا کافی خراب رہتا ہےا
اچھا بھائی آپ کبھی مطلب نانی جان کے یہاں گئے ہیں کہ نہیں
ہاں بھائی جان ہم نانی جان کے یہاں گئے ہوئے ہیں ان کی ان کے ساتھ رہے بھی ہوئے پر ان کی مزاج تھوڑا جب خراب ہونے لگا تو ہم باہر آ گئے کیونکہ ان ان کو ان سے اب ادک عمر ہو گئی ہے اور وہ مطلب کہ زیادہ کام نہیں کر سکتی اور تو وہ میرا خیال کیسا رکھتے اس لیے ہم آ گئے بھائی جان پھر ابھی ہمیں بھی جانا ہے باہر آپ اپنا بتائیے نا بھائی جان آپ کہاں
ہم رہے رہے ابھی گھر پہ آئے ہیں باہر سے باہر سے گھر پہ گاؤں میں ہے
مطلب کی ناشتہ ہوا نہیں ہوگا ابھی
ا بھائی جان ہونے والا ہے بن رہا ہے ناشہ
کیا کیا بن رہا
ا چڑا بوجا بائی جان اور
دھان کا جو دھان سے جو نکلتا ہے چوہا وہی نا
جی بھائی جان دان والا
اورو چلیے تب تو اچھی بات ہے اور بتائیے بھائی جان کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں یا نہیں
بھائی جان کھیل میں تو ہم کو فٹ بال پسند ہے کرکٹ پسند ہے یہ دو دو چیز بہت پسند ہے ہم کو
مطلب گ گیم مطلب کھیل کھیلتے ہیں جیسے ہو گیا بیڈمنٹن فٹ بال گلی ڈانٹا یہ سب کھیلے ہوئے
جی بھائی جان کھیلے ہوئے ہیں بچپن میں تو بہت کھیلے ہو ہیں
اور بتتے ہیے بھائی جان مطلب کہ کھانا آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں
کھانا ہم بنا لیتے ہیں بریانی بنا لیتے ہیں پھر مٹن بریانی بناتے ہیں پھر چاول سبزی بھی بنا لیتے ہیں روٹی سبزی بنا لیتے ہیں ب دن
روٹی اچھا بن جاتا ہے گولا
جی بھائی ج ہم گول گول بنا لیتے ہیں امی جان سکھا دی
ا بہت لوگ سے بولا کے ج ت کون بننے لوگ
جی بھائی جن میری بہن جان جی جی بھ جن میرے بہن جان سے بھی نہیں بنتا ہے
اور ب ج ہاں میرے میری امی جان بہت چھوٹی چھوٹی روٹی بناتی ہے ہم بھی چھوٹا ہی بناتے ہیں پتلا بناتے ہے آپ کو سے روٹی پتلا پسند ہے ہے مطلب کہ موٹا
پتلا پسند ہے بھائی جن آپ کو
بھی پتلا ہی کاتے ہیں بھائی جان ہم ہم کو موٹ
بڑا تھوڑا میڈیم سائز میں ہوتا ہے جو روٹی مطلب چھوٹا ب نہ چھوٹا نہ بڑا
بھائی ج صحی ہے اور بتائیے امرود آپ کا جو ہے وہ پڑتا ہے
جی بھائی جانب ابھی تو چھوٹا چھوا ہے پھڑنے والا ہے
او چلیے بھائی جان تب تو اچھی بات ہے اور مطلب کہ بجلی کا کیسا ویوستھا ہے بجلی اچھا سے ہے گھر میں
جی جی بھائی جان بجلی کا بھی ویوستھا ہے گھر میں
کس طرح برتا مہ
رات میں موسم تو بھی گرمی ہیں بہت گرمی پڑ رہا ہے بھ گ
چلیے بھائی جان ہاں بھائی جان ادھر بھی ٹھیک ہی ہے ابھی دوپہر کا سمے ہا بہ رہا ہے اور مطلب کہ دھوپ بہت کم ہے ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا اللہ حافظ بھائی جان